ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور فرمائیے کیا ہو رہا ہے
جی سب کھیلتا ہے آپ بتائیے سنائیے
جی ان شاء اللہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں بٹ جی آج میں لیٹتے لیٹتے نا سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہمارے دیس میں نا آج سے اچا کا اتنا برا حال ہے سچائی چھوڑیے آپ ہر سرکاری سنستھا ہے اس کا اتنا برا حال ہے تو اس میں کیا ہے کہاں پر کمی رہ رہی ہے جس سے کہ ہمارے سنسھان کا اتنا برا حوال ا رہا ہے تو آپ اب بھی اس کے بارے میں کچھ پڑھنا ہی ہے
جی جی جی بالکل
جی
آج کل شکچا کا برا حال تو اس لیے ہے کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے نا جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے پیرنٹس نہیں پڑھا رہے
جی ٹھیک
بے روزگار ہے اور جو بچہ پڑھنا نہیں چاہتا اس کے پیرنٹس اسے پڑھا رہے ہیں انہیں نکل کے ماددھیم سے یا دوسروں کی سہاتا کے مادادھیم سے اپنے بچے کو ہر طریقے سے پاس کر لا رہے ہیں
جی ٹھیک
ایسا ہوتا ہے کہ میرے حساب سے پرائیویٹ اور سرکاری میں یہی فرق ہے کہ دیکھو پرائیویٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اس لیے انن کی محنت رنگ اس لیے نہیں لا پاتی کہ وہو انہوں نے محنت تو کی پر ان کی جگاڑ نہیں تھی اوپر مطلب کہ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا اور گورنمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ نائنٹی پرسینٹ تو نہیں ب ففٹی پرسینٹ ایسا ہوتا ہے کہ
جی جی جی نہیں میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے د ملک میں نا جیسے بھی کوئی بھی چیز ہو سرکاری ہوتی ہے تو لوگوں کے من میں ایک الگ ہی بچاردھارا ہوتی ہے وہ ہر چیز کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں فری میں مل رہی ہیں اور جیس کہ آپ کو پت ہی ہے کہ کوئی بھی چیز جب بھی ہمیں فری میں ملتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے چاہے وہ سرکاری اسکول ہو سرکاری ہاسپیٹل ہو جیسے میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ ایک لیڈی تھی وہ جا رہی تھی تو وہ اس کی ان کی نہا کچھ ا جو سرکاری ہاسپٹل والی گولیاں ہوتی ہیں ٹیبلیٹس وہ گر گئی تو میں نے ان کو پیچھے سے آواز دی میں نے کہ میں نے بولا کہ آپ کی گولیاں گر کہ وہ نہ پیچھے ایک بھی طر ایک بھی بار مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے جبکہ اگر وہی گولیاں اگر وہ سرکاری ہاسپیٹل کی بجائے اگر کوئی پرائیویٹ شاپ سے لے کر آتی ہیں تو ان شاء اللہ وہ ان کو ایسے سنبھال کے رکھ کے لے جاتی ہیں جیسے کہ یہ نا ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں تو سرک گاڑاری سے لے کر آئیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح کہا ایسا اس اس لیے ہوتا ہے دیکھو مجھے بھی پتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں میں نے دیکھ کائے مجھے میں اتنی بڑی ہو گئی آج تک میں نے کبھی پرائیویٹ دوائی نہیں لی میں ہمیشہ سرکاری ہی دوائی لیتی ہوں مجھے تو اب مجھے تو مہینے میں دو چار بار بیمار ہونا ہی ہونا ہے پر مجھے سرکاری ہی دوائی لگتی ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکاری چیز ہے یہ کام نہیں کریں گی پر ایسا بالکل نہیں ہے ایسا اس لیے کہ جو سرکاری دوائیاں ہوتی ہیں نا وہ جلدی کام کر ہیں اور پرائیویٹ سے اچھی بھی ہوتی ہیں ہ لوگوں کو ان کی وہ سرکاری ہے فری مین ہے اس لیے ان کی قیمت انیں لگتی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے نا ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر یہ اچھی ہوتی
جی ویسے نا جیسے
اگر یہ اچھا ہوتا تو یہ ہمیں اتنے س میں نہیں مل جاتا پر ہمیں اس کے بارے میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہمیں سستے میں مل رہا ہے تو اس کا اس کی کوئی وجہ ہوگی
جی جیسے نا آپ نے کئی بار ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ کیا ہے کہ ا سرکاری ہپٹ جیسے اسکول ہے میں اسکول کا ایک اداہرن دیتا ہوں جیسے کیا ہے کہ ابھی کوئی پییرنٹس ہیں جنہوں نے اپنے ایک پییرنٹس ہیں کہ جو بچے کو سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو وہ کیا ہے کہ زیادہ بچے اچے پہ دھیان نہیں دیتے وہ کیا ہے کہ بار اسکول سے کوئی ڈریس مل جاتی ہے کبھی کبھار تو اس کو ہی پہن کے جا رہا ہے نہ تو خود نہیں لائیں گے نہ تو لائیں گے نہ اس کا ہوم ورک چیک کریں گے کہ تمہیں کیا وقت دیا ہے کیا نہیں دیا ہے نہ ان پ پوچھیں گے نہ وہ کبھی اور اسکول میں ہی جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے بھشیہ میں یہ کچھ اچھا بنے گا یا نہیں کون سی جگہ پڑھنے جا رہا ہے وہاں پر پڑھائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ایسی کچھ بھی چیزوں کا دھیان نہیں دیں گے اور وہیں پر اگر وہی بچے پیرنٹس وہی بچے کو اگر کوئی پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگ گیا ہے تو وہ کیا ہے کہ اسے صبح ٹائم سے نبائیں گے دلائیں گے اسے ٹائم سے بس میں بٹھائیں گے اسکول میں بھیجیں گے جب وہ اسکول سے آئے گا تب اس کو پوچھیں گے کہ آج تمہیں کیا وقت دیا تھا ورک تمہارا ہوا یا نہیں ہوا پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بھی جاتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ ہمارے دیش میں ایسا کیا نا کہ سرکار ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں دے رہی ہے تو سرکار کی غلطی نہیں ہے اس میں ہماری بھی غلطی ہے ہم اپنی طرف سے بھی یگدان نہیں دے رہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہھ سے تالی نہیں بن تو وہ فائی فائیبا
ماشاء اللہ آپ نے بہت خوب کہا ایسا ہی ہوتا ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھو ہمیں کمپرومائز دونوں طریقے سے کرنا چاہیے اگر وہ ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہوتا ہے ان کے لیے کچھ کرنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو نوٹس نہیں کرتے ہم دیکھو میرے دیکھو ہم جب بازار سے بک لے کے آتے ہیں تو پر پچھتا چڑھا کے اس سے اتنے پیار سے ڈھنگ سے رکھتے ہیں اگر کوئی چیز ہمیں سرکار کی طرف سے ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سرکار ہی ہے ہمیں ہم اس کو نہیں لیں گے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اس میں ہمارے پیسے خرچ ہوئے تھے اس میں ہمارے پیسے خرچ نہیں ہے اور سرکاری میں لگتے ہے اس میں ہمارے پیسے خرچ نہیں ہوئے تو اس کا ہم ہم اس مطلب کہ ہمیں ہم دوس ہم سرکاری ہو کسی دوسرے کی چیز ہو اس کا سدپیوگ نہیں کر کے درپیوگ کرتے ہیں اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہماری چیزیں ہوتی ہے نا ہم اسے کیا کرتے ہیں بڑے پیار سے بڑے حساباب سے رکھتے ہیں آپ کو کسی اور کی ہوگی تو تو ہم اسے ایسی ہماری نہیں دوسرے کی ہم کیوں کریں ہم ایسا سوچتے ہیں تو سب اور ہمیں نہیں سبھی ایسا سوچتے ہیں سرکاری یا پرائیویٹ کی بات تو دور ہے ہم چاہے وہ دوسرے کی ہی کیوں نہ آئی ہو پر وہ ہے تو دوسرے کی نہا تو ہم اسے یہ بھی کہ کے چھوڑ دیتے ہیں
ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ایک وہ بنا ہوا ہے جو بھی چیز ہوتی ہے یا پھر فری کی ہے وہ ہمارے لیے خراب ہے کیونکہ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے جیسے میں نا ابھی میں ایک میں سافٹ وئر جوتے لے کر آیا تھا آگرے میں کیا ہے کہ فیمس مارکیٹ ہے کئی تو وہ کیا ایسے ہی مجھے دو سو تین سو روپئے کی ٹیکٹاک دیکھنے میں ان کی لکنگ اچھی تھی تو میں وہ جوتے خرید کے لے آیا یہاں پر میں نے ان کو دو دن پہنا وہ کیا ہے ہی خراب ہو گئے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں سستی ملتی ہیں وہ اتنی اچ اچھی نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے نا لوگوں کے منوں میں ہر چیز کیا کہ دماغ میں یہ چیز بھر چکی ہے کہ جو چی سستی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو سرکاری اسکول ہیں جہاں پر آپ کے بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ چیز بتا لگے ہمیں پہ دھیان دینا چاہیے سرکاری ہاسپٹل ہے لوگ خود خود تو بولنا نہیں چاہتے جب بھی کیا ہے کہ ایسے سرکاری ہاسپٹلوں میں ڈاکٹر نہیں ہوگا تو کوئی بولتا نہیں ہے کوئی شکایت نہیں کرے گا کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ارے ہماری ڈاکٹر سے کیا ہے کہ اچھی بنتی ہے وہ بگڑ نہ جائے اور کوئی کیا سوچے گا ہر کوئی ایک ایک بات ہے کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ چار آدمی کیا سوچیں گے ارے یار تم آواز تو اٹھاؤ چار آدمی کوئی کچھ نہیں بولتے ہیں
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے آپ کی باتوں سے میں بالکل سہمت ہوں
جی جی
ار اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تو میں دیکھ رہا ہووںگا سرکاری لوگوں کو سرکار ہی لوگ کو انسان کو سب پسند کرتے ہیں پر سرکاری چیز جو اسے کوئی پسند نہیں کرتا اسے لگتا ہے اسے اس کی قیمت پت نہیں ہوتی تم نے دیکھا ہوگا لوگ سرکاری جاب پانے کے لیے دن رات کتنی محنت کرتے ہیں پر ہمیں دیکھ لو ہمیں سرکاری بک مل جائے تو ہم اسے پڑھنے میں انٹرسٹ ہمیں ایسا ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ اس میں یہ سرکار کی سر سرکار ہی ہے تو اس میں سے کچھ چھوٹا ہوا پر ہم یہ بھول جاتے کہ اس اس میں جو وہ سب ہوگا جو پرائیویٹ چیز بک میں نہیں ہوگا ہم یہ بھول جاتے ہیں اور کوئی بھی ایگزام
کہ م جے ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک شاعر نے خوب مطلب ایک لائن لکھی تھی کہ کام ایسا ہو جس میں کام نہ ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری مہینے کی پہلی تاریخ کو تن کہاہا جائے کیونکہ وہ تو سرکاری نہیں سمبو ہے آپ کام کریں یا نہ کریں اور یہ مطلب سرکاری جو ہے نا کہ ہر کسی کے مائنڈ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ تو ایک بار ب سرکاری میں لگ جائے اس کے بعد تری زندگی ایسی کٹے گی یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہمارے دیش میں جتنا بھی برشٹاچار ہو رہا ہے اس کی کیونکہ شروعات سے ہم کسی بچے کے من میں ایک ہی چیز اگر ڈالیں گے تو اننت میں جب وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو تو وہ وہی کرے گا جو شروعات سے ہم اس کے من میں بڑھتے آ رہے ہیں جیسے نا سرکاری میں جو بھی لڑکے لگتے ہیں ان کے من میں ہم شروعات سے کیا بڑھتے ہیں کہ وستو ایک بار لگ جائے اس کے بعد تو تیرے مطلب کیا ہے کہ ایسسی زندگی گزرے گی تو پھر وہ کام کرے گا ہی کیوں کیونکہ آپ نے شروعات سے ایک ہی بات اس کو سکھائی تھی ایک بار لگ جائے اس کے بعد تیری زندگی ایسی ہے تو وہ بھی ایسے ہی چی رہا ہے نا پھر ہم کہتے ہیں کہ ارے وہ وہ بابو کام نہیں کرتے جی
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے اور یہ یہ ساری چیزیں ہمارا سماج ہی ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے ساری چیزوں کا گنااہ ہم اپنے سماج کو ہی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سرکاری جاب سے یہ ہوگا سرکاری جاب سے ہوگا نہیں تو تو میں نہیں دیکھا ہوگا سرکاری جاب سے لوگ سرکاری جاب سے زیادہ لوگ پرائویٹ میں پیسہ کماتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا پر ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری میں تو آپ کا ٹائم نشچت ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے ٹائم کام کرنا اور پرائیویٹ میں یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا ٹائم کام کر